ہلو السلام علیکم
وعلیکم السلام کیا آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا آپ ٹھیک ہو
ہاں میں ٹھیک ہوں آ آپ فرماؤں گھر میں سب ٹھیک ہے
شکر اللہ کا آپ کے کر میں سب ٹھیک
ہاں یہاں پر بھی سب ٹھیک ہے جی آپ کہاں سے ہو
میں کشمیر پلوامہ سے ہوں آپ کہاں سے ہوں
ہ میں میں بھی کشمیر سے ہی ہوں آپ کی آواز تھوڑا دم آ رہی ہے مطلب کم آ رہی ہے
جی جی بولیے
ہاں اب تھوڑا ٹھیک آ گئی ہاں آپ نے کال کی تھی آپ نے فون کیا تھا بھائی اس لیے میں بول رہا ہوں آپ کہاں سے ہو
جی میں پلوامس کشمیر سے آپب بھی پلوم سے
نہ میں یہ سری نگر سائڈ سے ہ ہ
اچھاچھا ٹھیک اور کیا کر رہی ہو پڑھائی کر رہی ہو یا کچھ جاب واب
نہیں میں پڑھائی کر رہا ہوں لیکن ہاں آپ پارٹ ٹائم جاب یعنی کہ یہ کر رہا ہوں جو آپ کی کے ساتھ اب فون نہیں کر رہا ہوں
اچھا ٹھیک ٹھیک ہے اچھی بات ہے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پیسے بھی کمانے چاہیئے
ہاں آج کل کے دور میں کہاں ماں باپ کے نیچے رہنا ہوتا ہے ہمیشہ سیلف انڈیپینڈنٹ یعنی کہ اپنے آپ پر ہی مطلب نربھر رہنا چاہیے
ہاں وہ تو تو بات ہے گھر والوں کے اوپر نہیں رہنا چاہیے
ہاں
اور سناؤ آپ آج کل کیا کرتے ہو گرمی ہوتی رہے کچھ پڑنے وڑھنے جاتے ہو
ہاں میں پڑھتا ہوں میں گریجویشن کر رہا ہوں آپ کی بولو آپ کیا کر رہے ہو
میں بھی پڑھ رہا ہوں میں انجینئرنگ کر رہاؤ
اچھا وہ تو بہت ہی اچھی بات ہے آپ انجینئرنگ کر رہے ہو لیکن میں گریجویشن کر رہا ہوں
وہ بھی اچھی بات ہے بس محنت کرنی چاہیے ہر کسی میں
ہاں محنت میں ہی سب کچھ ہے باقی کیا اچھا آگے کیا کرنے کا سوچا ہے
بس یہ ختم کریں گے اس کے بعد کچئی جاب واب ڈھونڈیں گے
ہاں وہ تو بہت ہی ٹھیک ہے پھر
اور رات سناؤ کیا حال چ چلے آپ کو کیا پلان ہے آگے کا
میرا باس یہی پلان ہے کہ آگے ڈاکٹریٹ کروں گا پی ایچ ڈی کروں گا اور کیا
وہ اچھی بات ہے
اور پھر کہیں پر نوکری اگر لگیں گے آج کل تو آپ کو بے روزگاری کا مسئلہ تو پتا ہی ہے آپ کو
ہاں آج کل کااں نوکری لگتا آسام
وہی بات ہے آج تو بے روزگاری بہت ہے
اور موسم ووسم گس ہے وہاں سے
ہاں
کیسے ہے وہاں سے
موسم تو یہاں سے بہت یہ ٹھیک ہے مطلب ٹھیک ہی ہے ابھی تو لیکن گرمی بہت ہو رہی ہے آج کل تو آپ کو آلودی کا پتا ہی ہے کتنی آلودی ہو رہی ہے باہر جانے جا ہی نہیں سکتے ہیں
ہاں اور کے دور میں آلودگی
ہاں میں آلو جی کے بارے میں آپ کو بول سکتا ہوں آلودگی کیا ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے میں آپ کو تھوڑا اس کے بارے میں بول سکتا ہوں ہاں ج جیسے کہ آپ کو پتا ہے آج کے دور میں آلودگی دنیا کے سب سے بڑا مسئلہ بن چکی ہے آلودگی سے مراد ماحول میں ایسے نقصان دہ ماداؤں کا شامل ہو جانا ہے جو انسانوں جانوروں میں یہ پرندو چرندو کے لیے نقصان کا سبب بنتے ہیں تیز ترقی صنتی ان انکشاف اور آبادی میں اضافہ کی وجہ سے آلودگی روز ب روز بڑھتی جا رہی ہے اس کو ہم آلودگی کہ رہے کہتے ہیں آپ کو سمجھ میں آیا
جی جی آج کل آواد بھی بہت ہوتی کیونکہ وہ پولوشن وولوشن ہوتا ہے ہم ایسی ہی وہ گار بھی وار بھی ڈالتے ہیں باہر اس سے بھی بہت آلودگی ہوتی ہے
ہاں آپ تو بہت ہی ٹھیک کہہ رہے ہو ان سے ان چیزوں سے تو آلودگی بہت ہی ہو رہی ہے
ابھی تو آلودگی اس وقت پیدا ہوتی ہے جب خارکاوں کا گند پلاسٹک گندا پانی دروں جھیلوں میں سمندروں میں ڈالا جاتا ہے
ہاں یہ بہت ہی اچھی بات فرمائی آپ نے
شکار ہو جاتا ہے
ہاں بہت ہی اچھی بات فرمائی آپ نے
پانی زندگی کی بنیادی ضرورت ہے اس لیے اس صاف رکھنا ہم سب کی ذمہ داری ہے لیکن آج کل کے دور نہیں نا اس بھی بہت پرابلم ہوتی ہے
ہاں آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی
ہ جی زمینی آالت بھی ایک
جی جی بولیے بولیے
کیروں میں بھی کیم بل کھاد کا استعمال زمین کی زرخیزی کم ہو جاتی ہے، ہر کچھ کچھ فصل نہیں بن رہا ہے
ہاں کچھ یہ تو بہت ہی ہم یہ تو پتا ہی ہے مطلب زمینی آلودگی سے اتنا ہوتا ہے بہت ہی اچھا آپ نے فرمایا کہ
ہ پر سے وہ ماحول خراب کر د اس میں نیچر میں اب تو شہروں میں بھی وہ ٹریفک لاؤڈ اسپیکرز مشینری کی وجہ سے پیدا ہوتے ہے
ہاں
انسان چاہتا ہے کہ میں کہیں پہ بیٹھوں جہاں پہ شور نہ ہو لیکن زیادہ شور انسان کی ذہنی اور جسمانی صحت کو نقصان پہنچاتا ہے
ہاں یہ بہت ہی اچھی بات کہی ہے آج کل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ہم لوگ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ وہاں چلے جائیں جہاں سے شور نہیں ہو ہاں لاؤڈ اسپیکرس کا استعمال کرنا گاڑیوں کا شور یہ تو بہت ہی ہم یہ کیا کہتے ہیں اسے دماغ کو ختم کر دیتا ہے یہ ہارن ب آپ کو پتا ہی ہے تو آپ نے بہت ہی اچھی بات فرمائی ہے
آج کے اسنا بہت نہایت خطرناک ہوتی ہے انسان کی صحت کو متاثر کرتی ہے جانوروں اور پود
ہاں بہت ہی اچھا فرمایا ہے آپ نہیں ہلو
ہلو
ب بولیے بولیے بولیے آپ
جی یہی ب ار رہا تھا کہ آلودگی نے سب وہ ماحول ہی ختم کر دیا یہاں پہ بیسیکلی کشمیر میں آج بہت آلودگی ہے یہاں پر ہوتی نہیں تھی
ہاں ہاں یہاں کی جو کیا کہتے ہیں اسے قدرتی خوبصورتی تھی جسے اس کو جنت کہا جاتا تھا مجھے نہیں لگتا ہے آئند آنے والے وقت میں اس کو جنت کہا جائے گا مجھے لگتا ہے ہمیں اس کا جو سارا کا سارا ذمہا ہے وہ ہم انسانوں پر ہی جاتا ہے مجھے لگتا ہے
ہاں آلودگی پر قابو پانے کے لیئے حکومت اور عوام دونوں کو مل کر کام کرنا ہوگا
ہاں دونوں کو تو یہ تو ٹھیک ہے
زیادہ سے زیادہ درخت لگانے چاہیے پلاسٹک کے استعمال کو کم کرنا چاہیے کچرے کو مناسب جگہ پر پھینکنا چاہیے پبلک ٹرانسپورٹ کا استعمال بھی فضلودگی تعلیمی اداروں کو کو بھی ماحول کی حفاظت کے حوالے سے آگاہی پھیلانی چاہیے کیونکہ ان کا بھی وہ خیال رکھنا چاہیے کہ ماحول ٹھیک رکھنا یہ انہی کے لیے ہوتا ہے
ہاں آپ نے بہت ہی اچھا فرمایا بولیے بولیے آپ
اور کیا انسان جاتا ہے باہر گھومے وہاں یہی بس کچرا دیکھتا ہے وہ یہ وہ نیچرل بیوٹی ختم ہو گئی ہے
ہاں قدرتی خوبصورتی تو ختم ہو گئی ہے
آلودگی ہمارے ماحول اور صحت کے لیے سنگین خطرہ ہے
بہت ہی بڑھیا خطرہ ہے ہم زیادہ سے وہ کیا کہتے ہیں اسے جو آج ای ویسٹ ہو جانے کی الگ الیکٹرانک ویسٹ آ گیا اس سے تو بہت ہی زیادہ خطرہ ہو گیا وہ کبھی بہت سال لگتے ہیں اسے ختم ہونے میں جو ہمارا موبائل کا جو ٹوٹ جاتا ہے یا جو ہمارے لائٹ لائٹ جو ہوتی ہیں یعنی کہ جو ہمارے بلب ہوتے ہیں تو ان کا کچرا یا الیکٹرانک کوئی بھی کوئی بھی ہو ان کا چیز ان سے جو بھی وہ کیا کہتے ہیں اسے ویسٹ نک کلتا ہے اس سے بہت ہی زیادہ خطرہ انسان کو پہنچ رہا ہے لیکن ہمیں لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ دو دن کا جو فائدہ پہنچاتا ہے ہمیں لگتا ہے وہی اچھا ہے تو ہم لوگ وہی استعمال کرتے ہیں لیکن نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کہ اسے بہت
پھر نتیجہ یہی ہے کہ اگر ہمارے ماحول اور صحت کے لیے خطرہ بن کہ اگر ہم نے وقت پر اسے اس مسئلے کا حل نہیں نکالا تو آنے والے نسل صحیح نسل مشکلات کا سامنا کریں گے
وہ تو سچی آئی تو بات تو ٹھیک ہے
ہمیں مل کر ماحول کو صاف و اور صحت مند بنانا ہوگا تاکہ ہم اور ہماریے آنے والے آ بہ یہ ہم انسان لوگ یہ اس کو وہا آلودہ کرتا ہے کیونکہ گھر میں بھی جو بھی ویسٹ نکلتا ہے سیدھا کہئی پ ڈالتے وہ یہ
ہاں وہی پرابلم وہی اصل مشکلات ہیں اس کی کہ ہم لوگ کہیں پر بھی اپنا کوڑا کر کر ڈالتے ہیں یہ اپنے بہت ہی اچھی بات فرمائ کہ ہم لوگوں کو حکومت کو چاہے کہ ہمیں ایک ہی جگہ پر فرت نا چاہی کہ اڑا
ٹ ہونی چاہیے ہے وہ گاڑی گیٹ پر گیٹ آنی چاہیے تو کہ ہم سب ایک ہی جگہ کاچر جمع کرے اور کبھی پراپت نہیں
نہیں گور جو ہماری حکومت ہے اس نے تو ایسا اقدامات تو اٹھائے ہیں لیکن لوگوں کو کیا ہے ابھی لوگ زیادہ وہ کیا کہتے ہیں اسے متاثر نہیں ہوئے اویئر نہیں ہوئے ہیں نہیں تو گورنمنٹ نے حکومت نے ایسے اقدامات اٹھائے ہیں لیکن ابھی کم لوگ آ رہے ہیں جب ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے ہم زیادہ ہم ان کو ان چیزوں کے بارے میں فرمائیں تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے لیے کے اوپر متاثر ہو جائےیں
ہاں یہ ہوتا ہے
ہاں سب سے بڑی بات یہی ہے مجھے لگتا ہے کہ تعلیم کے معاملے میں ابھی کشمیر بہت پیچھے ہے ہم نے جو کیا کہتے ہیں اسے ڈلد ہے آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اسے بھی بہت زیادہ گندا کیا ہے پہلے زمانے میں کیا ہوتا ہوتا تھا ہم اس کا پانی بھی پیتے تھے لیکن آج دیکھا دیکھا ہے کہ آج کی صورت حال کیسی ہے کہ ہمارے یہاں ہم لوگوں کو گندا پانی آتا ہے وہ پینے کے لائق بھی نہیں ہوتا ہے
چلو یہ ایسا تو یہ لوگوں کے ہمیں ہی لوگوں کو اویئر کرنا ہوگا وہ یہ
تو بات ہے تو وہی ہے
اچھا چلو کریں گے بعد میں کبھی بات اگر چاہا اوکے اللہ